ہیلو
ہیلو جی السلام علیکم
ہیلو جی وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ سب خیریت سے ہے
جی جی ہمارے یہاں سب خیریت سے ہے آپ بتائیں آپ کیسی ہیں آپ کے یہاں پہ سب خیریت ہے
جی جی ہمارے یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے ہم بس یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی سوچا اس لیے آپ سے کال کر کے تھوڑی گفتگو کر لی جائے بتائیں کیا چل رہا ہے آپ کے گھر پہ کیسے ہیں سب کچھ گھر پہ آپ کا سب خیریت ہے
جی جی ہمارے گھر پہ سب خیریت سے ہیں بس یوںی بارش ہو رہی ہے باہر تو یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے ہیں بات چیتیں چل رہی ہے اب بارش کے موسم میں تم جان ہیں کہیں باہر جا نہیں سکتے ہیں بس اپنے گھر پر ہی بیٹھے رہو باہر بارش کا نظارہ دیکھتے رہتے ہیں نہارتے رہتے ہیں ماشاء اللہ میں تو بارش ہوتی ہے تو ہلکی ہلکی سی بڑی خوبصورت لگتی ہے مست سارے پیڑ پورے ہرے بھرے دکھتے ہیں
ہ
مطلب ساری چیزیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں جب ان میں بارش گرتی ہے ہلکی ہلکی سی تو
بالکل صحیح فرما رہے یہ اب مطلب بارش ہوتی ہے تو ساری چیزیں اتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں کہ وہ دیکھنے میں اتنی زیادہ اور پیڑ پودوں پہ بارش گرتی ہے تو وہ زیادہ وہ اور زیادہ ہرے بھرے لگتے ہیں ماشاء اللہ ہم نے تو بارش موسم بے حد ہی پسند ہے ہم تو مطلب بارش دیکھ کر ہم اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں ہمیں تو بارش دیکھ کر بےحد ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کو کون سا موسم زیادہ پسند ہے
جی ہمیں تو ٹھنڈ کا موسم زیادہ پسند ہے کیونکہ نا ہمیں ٹھنڈ کا موسم زیادہ بہتر لگتا ہے کیونکہ اس میں نہ بارش گرنے کی کوئی کسی کسی طرح کی وہ ہوتی ہے ہمیں د دقت ہوتی ہے نہ گرمیوں جیسی کسی طرح کی دقت ہوتی ہے کیون کہ بارش گرنے سے بھی ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں بارش ہو رہی ہے تو ہمیں کچھ کام بھی رہے گا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس کے لے کہ ہم باہر نہیں جا پاتے اسی وجہ سے ہمیں نا ٹھنڈ کا موسم زیادہ تر پسند ہے کہ ہم پھر ٹھنڈ کے موسم میں بلے ہی ہم سویٹر پہن کے باہر نکلے ہم کچھ بھی کام کریں لیکن ہم کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ اور باہر جا کر بھی پر بارش اور گرمی کے موسم میں ویسا نہیں ہو پاتا ہے جلدی اسی وجہ سے ہمیں ٹھنڈ کا موسم پسند ہے
ہاں ہم کو پتا ہے کون سا موسم پسند ہے جی ماشاء اللہ ہمیں بھی ہمیں بھی ٹھنڈ کا موسم زیادہ پسند ہے پر یہ ہے کہ پر یہ ہے کہ بارش کے موسم بھی ہمیں بہت زیادہ پسند ہے پر یہ بارش زیادی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے ہمیں کیا سب کوئی تکلیف ہو جاتی ہے کت اتنی ساری جگہ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی بھر جاتے ہیں پھر تو ایسا ہوتا ہے جن کے گھر زیادہ مطلب ندی تالابوں کے پاس ہوتے ہیں تو زیادہ پانی گرنے سے ان کے گھر پہ بھی پانی وغیرہ بھر جاتے ہیں پھر ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بارش کی وجہ سے اسی وجہ سے ہمیں بارش کے موسم میں تھوڑی سی زیادہ دقت ہوتی ہے پر یہ ہے کہ ہمیں ٹھنڈ کا موسم بھی بےحد پسند ہے اور ٹھنڈ کے موسم میں تو ساری چیزیں کتنی اچھی لگتی ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ کیونکہ ٹھنڈ کے موسم میں ایسا ہوتا ہے اب جو سبزیاں لیں گی اب جو بنائیں گی اب جو کھائیں گی وہ ساری چیزوں کے اندر الگ ہی سواد آ جاتا ہے کہ
مطلب
بود بنا لیں چاہے کسی بھی چیز کی سبزی بنا لیں اب ٹھنڈ کے موسم میں اتنی بھاجیاں آتی ہیں اتنی طرح طرح کی سبزیاں آتی ہے ماشاء اللہ کہ ہم جو بنائیں جو کھائیں ان کا ان کا ٹیسٹ اتنا زیادہ بہتر لگ جاتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کچھ بھی ایسا ویسا کھا لیں گی زیادہ تیل کھا لیں گی یا تو آپ زیادہ کھانا کھا لیں گی تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بہت ساری تکلیفیں ہو سکتی ہیں
یہ کچ صحیح فرما رہی ہوں یہاں مطلب ایسا ہے اگر گرمی کے موسم پہ ہم زیادہ تیل والی چیزیں کھا لیتے ہیں یہ تو کچھ ایسی ویسی باہر کی چیزیں کھالے ہیں تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے اسی وجہ سے ٹھنڈ کا موسم سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹھنڈ کے موسم میں سب سے چیزیں اچھی چیزیں آتی ہیں اور پھل ہو گئے سبزیاں ہو گئی سب چیزیں ٹھنڈ کے موسم میں کتنی اچھی اچھی آتی ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ٹھنڈی کے موسم میں اتنی اچھی اچھی سبزیاں اور آتی ہیں سبزیاں تو چھوڑیے پھل ہو گئے یا جتنی بھی چیزیں ٹھنڈ کے موسم میں آتی ہیں وہ ساری چیزیں اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ مطلب آپ جتنی جتنی زیادہ کھا لیں آپ کو اتنی زیادہ پسند آنے لگ جائیں گی وہ ساری چیزیں ہمیں تو ٹھنڈ کا موسم ہی بےحد اچھا لگتا ہے کم سے کم کم اس میں نہ گرمی کی کوئی دقت ہوتی ہے نہ پانی وغیرہ جیسی کوئی دقت ہوتی بس یہ ہے کہ اپنا گرم کپڑا پہن کے آرام سے اپنے گھر میں پڑے رہے وہی بہتر ہے ٹھنڈ کے موسم میں تو بارش اور گرمی کے موسم میں تو ہمیں اتنا زیادہ پسند نہیں ہے
جی فرما تو آپ بالکل صحیح رہی ہیں ہم ہماری سوچ بھی یہی ہے کہ ایسا ہی موسم بالکل صحیح ہوتا ہے جیسے ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے کہ گرم گرمی بھی نہ لگے اور نہ پانی وانی گرنے کی کوئی دقت رہے مشاء پہلے ٹھنڈی کا موسم سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمیں تو ٹھنڈ کے موسم میں باہر گھومنے جانا اتنا زیادہ پسند ہے مطلب ہم چاہیں تو ہر شام ہر شام میں ٹھنڈ کے موسم میں باہر سیر پہ کہیں نکل جائے پہ ایسا ہوتا ہے کبھی سمے مل کبھی نہیں ملتا ہے پھر کبھی جا پاتے ہیں کبھی نہیں جا پاتے ہیں بس یہی چیزوں کی دقت ہو جائے تی ہے آپ بتائیں آپ کو سیر پہ جانا پسند ہے او چار و نا
ہیلو جی جی وہ نہ کوئی آیا تھا تھو تھوڑا جن نا گھر پہ سب رہتے ہیں تو ادھر ادھر باتیں ہوتی رہتی ہے تو تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں نا انہیں بھی کام پڑ جاتا ہے تو وہی ہم بات کرنے لگ جاتے ہیں ہمیں اب کیا پوچھ رہی تھی کہ ہمیں باہر سیر پہ جانا پسند ہے ہمیں تو صحیح میں باہر پہ سیر پہ جانا بہت پسند ہے اور جب ہلکی ہلکی سی ہوا چل رہی ہو اور ٹھنڈا سا موسم ہو تب تو سیر پہ جانا اور بھی زیادہ بے حد خوبصورت لگتا ہے مطلب ہم شام کو اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈ کی موسم میں مست باہر شہر میں چلے جائے تو ہمارا دل تو بے حد خوش ہو جاتا ہے مطلب ہمیں اتنا زیادہ پسند ہے سیر پہ جانا آپ بتائیں آپ کو گھومنے پہ کیسی ساری کیسی جگہیں پسند ہے
جی گھومنے میں تو ہمیں بہت ساری جگہیں پسند ہے ہمارے یہاں پر اب تو جانتی ہی ہیں ہمارے یہاں کتنی ساری جگ ہیں گھومنے کے لیے ہیلو ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو جی بتائیں پھر کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں پہ بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہمارے یہاں تو دھیرے دھیرے ہو ہی رہی ہے مطلب دو تین دن سے ایسی ہی بارش ہو رہی ہے بس دھیرے دھیرے گرے جا رہی ہے بارش اور کچھ ہو نہیں ہے بس بارش ہی ہوتی رہتی ابھی بارش کا موسم آ گیا ہے تو اب تو بارش ہی ہونی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے کہ بارش کا موسم آ گیا ہے تو تو بارش ہی گرتی رہے گی ہمارے یہاں خود دو دن سے مطلب لگاتار بارش ہو رہی ہے مطلب اگر کچھ کام بھی رہے تو ہم گھر سے سے باہر نہیں جا پا رہے ہم کچھ کام نہیں کر پا رہے اور کچھ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں اتنے بڑے بڑے گڈھے ہیں کہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ سارے گڈھے بھر آتے ہیں تو پھر ہم تو اور ان جگہ پہ تو جائیں نہیں سکتے بالکل بھی اتنے پانی بھر جاتا ہے وہاں پر
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ گڈھے اور وہاں پانی بھر جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم جا ہی نہیں پاتے ہیں کہیں بارش کے موسم میں ویسے دکتے تو بہت ساری آتی ہے کہ ہم بارش گرتے رہینگے تو ہم کہیں باہر ہی نہیں جا سکتے ہیں چلیے ماشاء اللہ ہمیں آپ سے گفتگو کر کے بہت زیادہ اچھا لگا
جی جی ہمیں بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت زیادہ اچھا لگا چلیے پھر ہم آپ کو کرتے ہیں کال اللہ حافظ
جی اللہ حافظ